وعلیکم السلام سلام بھائی جان
ب بالک سلام بھ جا کانا کھانا کھ لے بھائی جا
ہاں بھائی جانوں کھانا کھا ل آپ بت بھ جان آپ کھا لیے
ہاں ہم بھی خالی اب کھانے میں کیا کیا کھا ہے بھائی جان ہم تو کھائے ہیں یہی چاول بنا ہوا تھا ماممی جن بنائی تھی اور دال اور چکن بنا میٹ مسا ہی کھانا
ہوں
اور آپ کھانے میں کیا کیا کھا رہے ہیں
بھائی جان ہمارے کو بھی بنا تھا چکن مٹن روٹی اور سبزی سلاد پاپڑ یہ بنا تھا
چلیے اچھی بات اب تو آپ کے گھر پہ کون کون رہتا ہے
ال جے میرے گھر سے رہتے ابو جان بھ جان بھائی جان اور میں رہتا ہوں آپ گھر پہ کون کون رہتا ہے بھ جان
گا تو ایک بھائی جہان ہے ایک بہن ہے ابو جان اور ممی جان بسی بھائی ب اور بتائیے آپ کو کھانا بنانا ہے بھائی
س تو آتا ہ دال بنالتا ہوں بھات بنا لیتا ہوں سبزی بنا لیتا ہوں گوبھی بنا لیتا ہوں سب بنا ہی لیتا ہوں اور آپ بتائیں نا آپ بنا لیتے ہیں
ہاں ہمیں بنا ہی ہی لیتے ہیں جیسے دان بناتے ڈال چاول آ آلو کا بھجیا کرلا کا بھجیا بھنڈی کی بھجیا اور جگ کا سب سب بنا لیتا اور بسائی کھانا بھی لگ میٹ بریانی وریانی سب بنا لیتے ہیں
بھائی جان آپ کو بڑے ہو کا کیا بننا ہے بھائی جان
ہم کو یہی کھ کریں گ بزنس وزس انا تھا اور کئی ن نکری وکری مل گیا توٹیک ہے نا تو آ دیکے جائےازنس
بجنس میں تو مطلب بجنس میں آپ بجنس کر سکتے ہیں لیکن نوکری تو نہیں کر سکتے کی کہ نوکری زیادہ وہا ملتا نہیں ہے بھائی جان
ہاں یہ بات تو صحی ہے بھائی ہے اتنا گاندے نہیں ہے پھر بھی مطلب دیکھا جائے ہےا
لیکن بجنس ہے تو اپنا اپنا پیسہ لگائیے کچھ بھی بجنس جی پ دنخ تو اپنے آئے جاتے تبھی کر سکتے ہیں نہیں تو نہیں کر سکتے
جل فائیو آتے گھر پرار ہم اور امی ابو جان سب خریت
سب خیریت بھائی میں ابو جان کا خیریت
ہاں سب کر لیے اور بتائیے آپ کو گاڑی چلانے آتا ہے بھجن
گاڑی چلانانی تو میرے کو آتا ہے بھائی جان
گاڑی میں کون گاڑی چل اپ کون کون گاڑی چلاتے ہیں بھائی جان
اسپلینڈر ایچ ایف ڈلکس اور کیا ہوتا ہے پلٹینا پلسر اپاچی کے ٹی ایم ڈیو سب آ کے لے کے ا آ بتائے نا
ہاں ماں کلہ ڈ ر اسپلنڈر اور اپاچی
اور
مطلب ہم یہی ہاں زیادہ گاڑی تو نہیں چلاتے ہیں کیسے ایک ہمارے پاس بائی جانا اور باقی جو فرینڈ کا ہے وہ چلاال د ہیں مو ہل چال ا تو بقی
کہئی گھومنے وومنے کا پلان ہے نہیں بھ جان
ہاں سوچے تھے کہیں جانے کے لیے گھر پہ رہتے تھ بور ہو گئے ہیں
ہ ہ من نہیں لگ رہا ہوگا گھر پہ نا
جی بھائی جان اور بتائیے آپ کو کوئی جاناا کو پلان ہے تو بولیے گا
ن چلیے نا واٹر پارک واٹر پارک جات ہیں پانچ پانچ لوگ ہو جائیں گے نا ہم لوگ تو ایک لوگ پہ فری ہو جاتی مطلب پانچ لوگ پہ ایک لوگ فری ہو جاتا تو آپ لوگ یہ میں چلے چلیں گے
چلیے ٹھیک ہے بھائی جان
ہوں کہ پیسا نہیں ہے بھائی جان ایسا مت سوچیے گس ا ہے پیسا نہیں ہے اسی لیے کر رہے پانچ لوگ ہو جائیے گا تو چلے گا ہم ہی گاڑی لے چلیں گے
اور آپ کے یہاں موسم کیسا ہے بھائی جان
بھائی جان گرمی کا موسم صبح صبح بہت اچھا لگتا ہے لیکن تو پہاڑ بجتا ہے تب اچھا نہیں لگتا ہے اور شام کا موسم تو اور اچھا لگتا ہے بھائی جان جب چھ بس جاتا ہے اس کے بعد اچھا چل آپ کے ادھر ت ن موسم کیس ہے
ہمارے یہاں ابھی دھو پگھلا ہوا ہے کرڑسی گرمی تھوڑا زیادہ پے ہے بھائی جان آپ ہوں بائیا
پڑھائی وڑھائی کرتے کہ نہیں بھائی
ہاں پڑھتے ہیں نائنتھ کلاس میں آپ بتائی کس کاام پڑتے بھائی جان آپت
تو بائی ج ہم بھی وہی تو اچھا پڑتے ہیں آپ کو سبجیکٹ کون سا اچھا لگتا ہے بھائی جان
ہندی ہندی ساماجک وجان اور میتھ جیسن
ارے بھائی جان آ آم آم تو آپ کے ادھر بگو سنے ہے
ہاں ہ ادھرام کا س چل رہا ہےٹامام کھائے ہیں اب آپ کے آپ کھائے کہ نہیں آپ کے س چل رہا آپ تو کھائے ہوں گے آ
ہاں بھائی جان ہم تو کھائے ہیں ادھر کتنا آپ کا پیڑ ہے بھائی جان
اور وہاں بیس تیس ہوے کرے گا اور لیچی کا الگے ہوگا بیس پچیس گولے
بھائی جان ایک کلو کا ایک کلو کا کتنا بیچ کچ رہے مطلب اچار کے لیے چاہیے تھا
اچھاو ازارا نہیں سترہای روپئے مل رہا ہے کاچی جام گالمہ
کا بھیچار ہے کہ نہیں بھائی جان
آچار
ہاں ہاں نہیں کیا بول آم
کیا کر رہا ہے بھائی جان
چارا ایک نہیں کیاج
بچا رہا ہے بھائی جان خریدے گا تو بولیے گا ہم تو فری میں آپ کو دے دیں گے بھائی جان
ارے بھائی جان بہت زیادہ چاہیے اسی لیے تھوڑا کم سے کم دس پندرہ کلو چاہیے چار لگانے کے لیے آم کا
چلیے ٹھیک ہے ابو جان سے پوچھ کے بتائیں گے بھائی جان
بھائی جان ادھر بانس ملتا ہے کیا بھائی جان میرے کو واس بنا
کیا بنانا ہے بھجن
بانس ملتا ہے بس
بس یہاں پ ہم نہیں جانتے بھائی جان یہ سب کے ف میں نہیں رہتے بائی ج اسٹوڈینٹ پڑھنے والا
ارے بس آپ نہیں دیکھے
بس دیکھے ہم اور یہ سب ہم
آپ کا نہیں ہے مطلب آپ کا ہے کہ نہیں ہے یہ
پس نہیں ہے بس
پیسے کہیے نا تو ہم کو لگا کہ
نہیںائ بائی جان
ایک منٹ رک جائے گ تھوڑا ہے جان
چلیے ٹھیک ہے بھائی
اور اور بتائیے آپ کے ایٹھی بگانی میں کون کون سا پیڑ ہے
پیڑ پودے ہیں یہی سب آم کا لچی کا کٹہل کا اور کیا بولتے ہیں نا نمبو کا پیڑ ہے میں تو سبزی میں تو بہت قسم کا سبزی ٹماٹر ہے بٹا ہے کوبی ہے بھنڈ ی ہے آلو ہے مرچی ہے سب کچھ ہے اور آپ تو ا توھر بتائیے نا کیا کیا ہے
ہمارے بگان پانی میں ہے یہ سبزی روپا ہوا ہے آلو بھنڈی اور کریلا مرچا اور جو ہے یہ سب آم وم یہ فرائی ہوا ہے لچی اور جبی جلیبی تو کائے ہوں گے بھائیین
ہاں بولے مجا
آپ تو جلیبی کھائائے گے نا بھائی جان
مرے بائی جان سوال آ سے پوچنے والے تھے بہت اچھا لگتا ہے ابھائے نہیں بھ جان
ہاں ہم تو کھائےیں ہمارے یہاں اس کاب بغانے بھی ہے
بھگوان کا کہ یہ ہمارا گاچھ نہیں ہے نا تو کبھی کبھی ملتا ہے کھانے کے لیے آپ جانتے ہیں کیا کہ دوسرا کا ملتا نہیں ہے زدہ
ہاں بھائی جان جانتے ہیں پھر بھی کبھی بلائیں گے آپ کو آ جائیے گا گھر پر
جرور بائی جان کیوں نہیں بلائیے تو بھی آئیں گے
اور بتائیے آپ کو کوئی ڈریم ڈم ہےائی کہ نہیں
آپ کا عمر کتنا ہے بھائی جان
ہماری عمر تو ہے اٹھارہ سال آائی گان
ارے بھائی جان ہم کو لگا بہت زیادہ ہے بھائی جان چلے تو بھی ٹھیک ہے اور کیا پوچھ رہے تھے بھائی جان
آپ آپ بائکک میں کوئی ڈریم ہے ن ہے بوگا بھائی جان
ہ نہ بھائی ٹی ایم خریدیں گے ڈیو تین سو نبے اور اس کے بعد جے ڈس ٹر خریدیں گے
چلیے بہت اچھا ہمارا ڈریم ہاں ہے یہی ایمٹی جوک آتا ڈ لاکھ اسیی ہزار کا
ہاں اور
بس یہی یہ خریدیں گے اور باقی جو ہے سپنا فیملی کے ساتھ گھومنے کا
کیا گھومنے جانے کا پلان ہے بھائی
ہمار کشمیر حیدرآباد اور ممبئی اور بتے آ کا کوئی تو گھومنے کا سامنا اپنا دی
ہاں بھائی جان میرا بھی ہے نا گووا منالی رسیا کیدار ناتھ کیا بولتے ہیں نا اس کو یو ایس ا ج جانا جگہ پہ جائیں گے بھائی جان
رسے جائے گا تو ہم کو بتائیے گا بھائی جان ہم کو بھی جانے کااں سپنا ہے
پیک کر لیجے گا اور بہت بہت جگہ اچھا رہتا ہے بھائی جان
چلی جئےٹ
اور ن چلیے گا آپ
ہاں چلیں گے دونوں ب چلیں گے ساتھ میں پوچھیے گا تو
ٹھیک ہے کہیں گے ج جائیں گے دن کہیں گے ضرور آپ کو کہیں گے بھائی جان
اور بتائیے آپ کے یہاں خاجہ کا سمان چل رہا تھا خاجہ تو کھائے ہیں گے بھائی جان
خ ج و ج کائیں
کجا ج تو کائے گ کہ بائی جان
ہاں کھا جا کائے ہے بائی جان
چلیے ٹھیک ہے ہمارے یہاں ت ا اب نہیں ملتا ہے بھائی جان
ہاں بھائی جان آپ کے وہاں کا نہیں مل رہا ہے بھائی جان
ہمارے یہاں پر تو ہے مگر یہاں پ کاٹنے والا کوئی نہیں، و آ پا ستا ہے نا بائی جان اور پیسا ویسا مگتے آ اور نہ ہی وہ حل سے وہ گھٹاتا ہے اسی لیے بھائی جان ہم نے نہیں ک پ سرے آپ آپ کا ہی ٹھیک ہے کہ آپ لوگ کھا لیتے تے ہیں اور بتائیے کھیتی باڑی کیسی چل رہی ہے آپ کے یہاں
کھیتی وتی بہت اچھا چل رہی ہے
چلیے بھائی جان آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا ہے بھائی جان پھر کبھی کال کریں گے
آپ سےی بات کر بچ بہت اچھا لگا اللہ حافظ
و جان